وعلیکم
وعلیکم السلام السلام و علیکم
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ اپ ٹھیک ہو
ٹھیک رہے ہو
بالکل بالکل جی موسم کیسا ہے آج کل یہ وہاں پر
موسم تو بڑھیا ہے دھپ ہے آپ سناؤ
بالکل سب خیریت سے ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
بالکل کیا آج ہم بات کریں گے کرے کتابوں کی اہمیت پر ہم آج گفتگو کریں گے
اوکے ٹھیک ہے بھائی
بالکل انسانی تاریخ میں جو ہے نا علم کو ہمیشہ ایک اعلی مقام حاصل رہا ہے اور علم کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا سب سے جو بڑا جو ہے نا مضبوط ذریعہ وہ کتابیں ہیں
بالکل کتابیں نہ کتابیں جو ہے وہ انسان کو سوچنا سکھاتی ہے اس کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور اس کی اس کے ذہن کو وہ ایسا کرتی ہے
بالکل
بالکل جو ہے نا کتابیں انسان کی بہترین دوست رہنما اور استاد جو ہے نا ہوتی ہے جب دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی تب بھی کتابیں انسان کے ساتھ تھی اور آج کے جو ہے نا ڈیجیٹل دور میں بھی ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے
ہاں بالکل بھائی ہوتا ہے بھائی جب دوست جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر کتاب ہر وقت انسان کا ساتھ دیتی ہے جب انسان اداس ہوتا ہے تو کتاب اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے
بالکل بالکل
ہوتا ہے تو اس سے علم دیتی ہے اور جب وہ گمرہ ہوتا ہے تو اسے سیدھا راستہ دکھاتی ہے
بالکل کتاب صرف جو ہے نا کاغذ کے ایک جو ہے پرلندہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جو ہے نا ماضی حال اور مستقبل کے درمیان ایک جو ہے نا پل کا کام کرتی ہے انہیں جو ہے نا کیا ایک خوب کہا ہے کہ ایک اچھی کتاب سو دوستوں کے برابر ہوتی ہے لیکن ایک اچھا دوست جو ہے نا پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے
جب دوست ہوتا ہے
بالکل
پتا ہے بھائی جو کتاب ہوتی ہے وہ لکھے ہوئے الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے کہ ج میں کسی موضوع پر علم تجربہ فکرہ کہانی بیان کی جاتی ہے کتابیں مختلف اننواع کی ہوتی ہے اس میں بہت ساری آتی ہے لائک تعلیمی کتابیں مذہبی سائنس کی کتابیں ادبی کتابیں طبی کتابیں بچوں کی کتابیں یا ڈکشنری انسائکلوپیڈیا آتا ہے
ہر قسم کی جو کتاب ہوتی ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے اور انسانی زندگی سینا کسی پہلو سے بہتر بناتی ہے
بالکل جو ہے نا زندگی کے سفر میں جو ہے نا انسان کو بہت سے دوست ملتے ہیں کچھ دوست مطلب بھی ہوتے ہیں اور جو ہے نا کچھ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں مگر کتابیں ایک ایسی جو دوست ہیں جو کبھی بے وفا نہیں کرتی ہے یہ آپ کو اس وقت بھی سہارا دیتی ہے نا جب آپ کے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں
ہاں بالکل ب بھائی جو کتابیں پرانے زمانے میں جب کاغذ موجود نہیں تھا تو لوگ اپنی معلومات پتھروں لکڑیوں یا جانوروں کی کھال اور کھجور کے پتوں پر لکھا کرتے تھے جو مصر ہے مصر میں پیپرس پر لکھا جاتا تھا جبک چائنا میں کاغذ کی ایجاد کے بعد علم کی دنیا میں انقلاب آ گیا
بالکل نہیں بہت بہت صحیح فرمایا آپ نے جو ہے نا کتاب کے سھ سب سے جو ہے نا بڑی جو ہے نا خوبی یہ ہے کہ ایک جو ہے نا آپسی بدلے میں کچھ نہیں مانگتی ہے بلکہ ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا دے کر ہی جاتی ہے آپ جب چاہیں تو گہن چاہے اس سے دوستی کر سکتے ہیں چاہے دن ہو یا رات سفر ہو یا گھرب کی جو ہے نا تنہائی میں آپ ہو تو آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں
ہاں بالکل بھائی جو پتاہ ہے یہ جو کتاب ہے جو مسلمان ہوتے ہیں نا مسلمانوں نے بیللم کی حفاظت میں بہت بڑا کردار ادا کیا بگداد یا اور یہ جو بخار جیسے شیر علم کے مرکز بن گئے لائبریریز قائم کی گئی جہاں ہزاروں کتابیں موجود ہوتی تھی جب پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی تو کتابوں کی چھپائی بہت آسان ہو گئی اور علم عام لوگوں تک پہنچا پہنچنا شروع ہو گیا آج انٹرنیٹ کے باوجود چھپی ہوئی کتابیں اپنی اہمیت برقرار رکھی ہوئی ہے
بالکل جو ہے نا کتابوں کا جو ہے سب سے جو پڑا جو ہے نا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری علم کو علم اور شعور کو جو ہے نا بڑھا دیتی ہے جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم صرف جو ہے نا لفظ نہیں پڑھتے رہتے ہیں بلکہ جو جو اس کتاب کا مصنف ہوتا ہے اس کا جو ہے برسوں کا جو ہے تجربہ اس کی سوچ اور اس کا جو ہے ریسرچ کو جو ہے چند گھنٹوں میں حاصل کر لیتے ہیں
ہاں بالکل اور کب
ہے نا تاریخ انسان تاریخ کے بارے میں جان جا سکتا ہے جو کتابوں کے ذریعے ہم جو ہے نا ہزاروں تالوں کی جو ہے نا پرانی تہذیب ہوں جو ہے نا بادشاہ ہوں اور ان کی جو ہے نا حکمت عملی کو جان سکتے ہیں
ہاں بالکل بھائی
بالکل
آپ کو پتہ ہے بھائی اسلام کی اسلام میں بھی کتابوں کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے ہمیں اسلام میں سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی تعلیم دی قرآن کی پہلیو وہہم کا پہلا نفذی اقرا تھا جس کا مطلب ہے پڑو میں فرمایا اقر بسم رب ال وزیک حلق یعنی پر وہ اپنے اس ربت کے نام جس نے پڑھایا اسن مسل اسئے مسلمانوں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں علم اور مطالع کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس سے جو یہ کتاب ہے اس سے ہم یہ علم حاصل کر سکتے ہیں جیسے اسلام میں ایکرت محمد ص اللہ عل وسلام تو اس نے بولا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے
بالکل چن کتابوں سے سے ہم علم جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی جو ہے نا حاصل کرتے آج دنیا نے جو ہے نا دنیا جو بھی جو ہے ترقی کی ہے وہ سب کتابوں جو ہے نا ہم محفوظ ہے محفوظ کی گئی جو ہے نا کیا گیا ہے وہ سارا کچھ ع انسان حاصل کرتا ہے جو انسان ایک جو ریسورچ کرتا ہے تو سب جو ہے علم وہ انسان ان کتابوں میں جو ہے نا محفوظ کر لیتا ہے
جو نا آداب اور تہذیب کی کتابیں ہوتی ہیں جیسے کتابیں ہمیں بولنے کا جو ہے نا ڈنگ تہذیب اور جو ہے نا معاشرے میں جو ہے نا رہنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے
ہ بالکل اور جو پتا ہے کہ جو جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ علم وہ دولت ہے جو تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی ب بلکہ بڑھ جاتی ہے کتابیں ایسی دولت کو محفوظ رکھتی ہیں اور اگر کتابیں نہ ہوت تو سائنس ترقی نہ کرتی ڈاکٹر اس دواؤں کا علم حاصل نہیں کر پاتے انجینئر عمارتیں نہ بناتے ٹیچرس تعلیم نہ دے پاتے
بالکل
تحریک محفوظ نہ رہتی
بالکل جو ہے نا
ت ملک کی بنیاد اس کی تعلیم نظام اور لائبریریز پر ہوتی ہے
بالکل جو ہیں نا کتابیں انسان کی جو ہے نا شخصیت کو نکھارتی ہیں اچھی اور اصلاحی کتابیں پڑنے س جو نا انسان کے اندر جو ہے نا اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں یہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے
ہاں بالکل بھائی کتابیں جو ہوتی نا یہ انسان بہترین دوست ہوتی ہے جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ مطلب دوست بےوفا ہو سکتا ہے پر کتاب نہیں ہاں یہ سچھ کہا ہے کسی نے کہ بعکس اور بیسٹ فرینڈس یہ بات بالکل دست ہے وہ ایک اچھی کتاب جو ہوتی ہے وہ کبھی دھوکا نہیں دیتی کبھی جھوٹ نہیں بولتی کبھی ا جو نا ہر ہر وقت جو نئی بات سکھاتی ہے ہمیں ہر عمر کے انسان کے لیے مفید ہوتی ہے جو لوگ روز مطالعہ کرتے ہیں ان کے زباں سوچھ اور شخصیت دوسروں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے
بالکل جو ہے نا آج کی باغ دوڑ کی جو ہے نا دنیا میں ہر دوسرا شخص جو ہے نا ذہنی تناور کا جو ہے نا اور ڈپریشن کا شکار ہے اس میں جو ہے نا بک ریڈنگ جو کتابیں پڑھنا ہے ایک جو ہے نا تھر کا کام کرتی ہے جب انسان کتاب اپنی پسند کی کتاب کھولتا ہے تو ایک پل بھر میں جو ہے نا بہت ساری دنیا کی پریشانی بھول جاتا ہے جس دیر تک وہ وہ کتاب پڑھ لیتا ہے
ہاں بالکل کتابوں کے جو ہے نا کچھ اور بھی فائدے ہیں لائک اس میں ہمیں علم میں اضافہ ہوتا ہے ہر کتاب کچھ نیا سکھاتی ہے ٹھیک ہے مطالعہ انسان کو ہر پہلو سے سوچ اپنا سکھاتی ہے زباں مضبوط ہوتی ہے ٹھیک ہے رومن اردو اس میں بہت سارا آتا ہے رومن اردو اردو یا انگلش کسی بھی زبان کی کتابیں پڑھنے سے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے
بالکل
اعتماد پیدا ہوتا ہے ہمیں جتنا انسان سیکھتا ہے ہی اس کا اعتماد بڑھتا ہے
بھائی شکریہ آپ سے بات کر کے
ہ
بہت کچھ سیکھنے کو ملا شکریہ
جی